اسلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہے اچھے سے ہیں گھر میں سارے ٹھیک ہیں
الحمد للہ میں ٹھیک ہوں آپ سنایں آپ ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہیں
بس شکر اللہ کا آج صبح جب میں اٹھا اور کھڑکی سے باہر دیکھا بارش نے دل ہی جیت لیا ہلکی ہلکی بوندوں کی آواز ٹھنڈی ہوا اور پہاڑوں پر لٹکتی ہوئی بدلیاں لگتا تھا جیسے قدرت خود بات کر رہی ہو
بالکل کشمیر کی بارش کوئی عام بارش نہیں ہوتی اس میں ایک الگ ہی سکون ہوتا ہے جب بارش ہوتی ہے نا تو لگتا ہے جیسے ہر دکھ ہر تھکن دل جاتی ہو مٹی کی خوشبو اور سبز رنگ اور گہرا ہو جاتا ہے
تمہیں یاد ہے پچھلے سال کی بارش جب ہم ڈل کے کنارے چل رہے تھے اور اچانک تیز بارش شروع ہو گئی تھی لوگ بھاگنے لگے تھے لیکن ہم دونوں چپ چاپ کر کھڑے تھے بارش کو صرف محسوس کر رہے تھے
ہاں یاد ہے وہ پل آج بھی میری یادوں میں تازہ ہے آپ کہہ رہے تھے کہ بارش انسان کو خاموشی سکھاتی ہے اور واقعی اس وقت بولنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا
کیونکہ بارش خود بول رہی ہوتی ہے کبھی بوندوں کی آواز سے کبھی ندیوں کے شور سے اور کبھی پتوں پر گرتے بوندوں سے کشمیر میں بارش صرف پانی نہیں ایک احساس ہوتا ہے
مجھے لگتا ہے کشمیر کے لوگ بھی بارش جیسے ہی ہے خاموش گہرے اور سب کچھ سہ لینے والے جیسے بارش زمین پر گر کر بھی شور نہیں مچاتے ویسے ہی یہاں کے لوگ درد کو دل میں دل میں رکھ کر مسکراتے رہتے ہیں
سچ کہا تم نے جب بارش ہوتی ہے تو کھیتوں میں کم کر کام کرنے والے لوگ سیب کے باغوں میں محنت کرنے والے مزدور سب کے چہروں پر امید ہوتی ہے کیونکہ یہ بارش ان کے لیئے رحمت ہوتی ہے
اور بچے آپ نے دیکھا ہے کشمیر کے بچے بارش میں کیسے خوش ہوتے ہیں گلیوں میں پانی بھر جاتا ہے پھر بھی وہ کاغذ کی کشتیاں چلا رہے ہو تے ہیں کیونکہ ہنسی بارش سے زیادہ کیونکہ ہنسی بارش سے زیادہ صاف ہوتی ہے
ہاں بچوں کے لیے بارش ایک کھیل ہے لیکن بڑھے لوگوں کے لیے یہ یادیں لے آتے لے آتی ہے مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے جب ہم بارش میں بیگتے ہوئے گھر آتے تھے اور ماں گرم چائے دیتی تھی
میری ماں بھی ایسا ہی کرتی تھی بارش کے دن گرم قہوہ کھڑکی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر دیکھنا اور کہانیاں سننا کشمیر کی بارش گاڑیوں کو بھی قریب لے آتی ہے گھروں
تمہیں نہیں لگتا کہ بارش کے دنوں میں وقت بھی دھیرے چلنے لگتا ہے جیسے زندگی خود رک کر سانس لینے لگتی ہو
بالکل بارش انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے اپنی زندگی اپ اپنے فیصلے اپنے خواب جب سب کچھ بھیگ جاتا ہے تو دل بھی کھل جاتا ہے
کشمیر میں جب تیز بارش ہوتی ہے اور پہاڑوں سے پانی بہ کر ندیوں میں ملتا ہے تو لگتا ہے جیسے ساری تھکن باہر آ رہی ہو لیکن کبھی یہ بارش مشکلات بھی لاتی ہے
ہاں یہ سچ ہے کہیں کہیں بارش زیادہ ہو جائے تو سڑکیں بند گھروں کو نقصان اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کشمیر کی بارش خوبصورت بھی ہے اور سخت بھی
زندگی کی طرح نہ کبھی سکون دیتی ہے کبھی امتحان لیتی تی ہے شاید اسی لیے کشمیر کی بارش اتنی گہری لگتی ہے کیونکہ یہ زندگی کا عکس ہوتی ہے
آپ بہت گہری باتیں کرتے ہو شاید اسی لیے مجھے آپ کے ساتھ بات کرنا بہت پسند ہے بارش کے موسم میں آپ کی باتیں اور بھی زیادہ اثر کرتی ہے
اور مجھے تمہارا سننا پسند ہے تمہاری خاموشی بھی بہت کچھ کہہ جاتی ہے بالکل کشمیر کی بارش کی طرح
کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر بارش نہ ہو کشمیر میں تو شاید یہ جگہ اتنی خوبصورت نہ ہوتی بارش ہی تو اس زمین کو زندہ رکھا ہے
صحیح کہا چنار کے پتے سبز گھاس جھیلوں کا پانی سب بارش کی وجہ سے ہی تو چمکتا ہے کشمیر کی بارش قدرت کا تحفہ ہے
اور شاید اللہ کی رحمت بھی جب آسمان سے بوندیں گرتی ہے تو دل سے بھی دعا نکلتی ہے بارش کے وقت دعاؤں میں ایک الگ ہی طاقت ہوتی ہے
میں بھی بارش کے وقت اکثر دعا کرتا ہوں اپنے لیے اپنوں کے لیے اور اس وادی کے لیے یہ واد دی بہت کچھ سہ چکی ہے اسے سکون چاہیے
امین مجھے لگتا ہے بارش کشمیر کے زخموں پر مرہم کا کام کرتی ہے ہار بوند جیسے کہہ رہی ہو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا
اگر زندگی میں کبھی ہم دور بھی ہو گئے تو مجھے یقین ہے کہ کشمیر کی بارش ہمیں یاد دلائے گی کہ ہم نے یہاں سات بیگنا سیکھا تھا
کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر بارش نہ ہو کشمیر میں تو شاید یہ جگہ اتنی خوبصورت نہ ہوتی بارش نے ہے تو اس زمین کو زندہ رکھا ہے
دیکھو پھر سے بارش تیز ہو رہی ہے چلو تھوڑی دیر بارش کو اور غور سے دیکھ کر اور زور اور دل سے محسوس کرتے ہیں
زندگی کی طرح نہ کبھی سکون دیتی ہے کبھی امتحان لیتی ہے شاید اسی لیے کشمیر کی بارش ات نی گہری لگتی ہے کیونکہ یہ زندگی کا عکس ہوتی ہے
بالکل بارش ایک آئینے کی طرح ہوتی ہے جو انسان کو سکھاتی ہے کہ ہر گندگی کے بعد پھر بھی زندگی میں باہر آتی ہے بارش قدرت کا ایک عظیم تحفہ ہے جب آسمان سے پانی کی بوندیں زمین پر گرتی ہیں تو صرف مٹی ہی نہیں بیگتی بلکہ انسان کا دل اور روح بھی تر ہو جاتی ہے بارش زندگی کی نشانی ہے اور اللہ کی رحمت ہے اور قدرت کا وہ نظام ہے جو زمین کو زندہ رکھتا ہے دنیا
بالکل بارش انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے اپنی زندگی اپنے فیصلے اپنے خواب سب کچھ جب سب کچھ بیگ جاتا ہے تو دل بھی کھل جاتا ہے کشمیر میں جب تیز بارش ہو تی ہے اور پہاڑوں سے پانی بہ کر ندیوں میں ملتا ہے تو لگتا ہے جیسی ساری تھکن باہر آ رہی ہو لیکن کبھی کبھی یہ بارش مشکلات بھی لاتی ہے یہ بھی سچ ہے کہیں کہیں بارش زیادہ ہو جائے تو سڑکیں بند گاڑیوں کا نک نقصان اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کشمیر کی بارش خوبصورت بھی ہے اور سخت بھی
بارش اور تنہائی کا گہرا رشتہ ہے جب باہر بارش ہو رہی ہوتی ہے اور انسان کھڑکی کے پاس بیٹھ کر بوندوں کو گرتا دیکھتا ہے تو اس کے دل میں چھپے ہوئے جذبات جاگ اٹھتے ہیں کبھی یہ جذبات خوشی کے ہوتے ہیں اور کبھی غم کے بارش انسان کو آپ آپ سے ملواتی ہے بارش کا ایک روحانی پہلو بھی ہے مذہبی طور پر بارش کو رحمت مانا جاتا ہے بارش کے وقت دعا کرنا افضل سمجھا جاتا ہے لوگ آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور بہتر مست تقبل کی دعا کرتے ہیں بارش انسان کو اللہ کی قدرت یاد دلاتا ہے
ہاں یاد ہے وہ پل آج بھی میری یادوں میں تازہ ہے آپ کہہ رہے تھے کہ کشمیر کی بارش انسان کو خاموشی سکھاتی ہے اور واقعی اس وقت بولنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا
کیونکی بارش خود بور رہی ہوتی ہے کبھی بوندھیں کی آواز
بارش اور موسم کا گہرا رشتہ ہے گرمیوں کے بعد جب پہلی بارش ہوتی ہے تو موسم بالکل بدل جاتا ہے ٹھنڈی ہوا چلنے لگتی ہے آسمان پر با بباے بادل چھائے جا تے ہیں اور سورج چھپ جاتا ہے یہ موسم انسان کے مزاج کو بھی نرم کر دیتا ہے بارش کا ادب اور فنون میں بھی بہت بڑا کردار ہے
نہیں ہوتی اس میں ایک الگ ہی سکون ہوتا ہے جب بارش ہوتی ہے نا تو لگتا ہے جیسے ہر دکھ ہر تھکن دھل جاتی ہو مٹی کی خوشبو اور سب سرگ اور گہرا ہو جاتا ہے
بارش اور بارش کے ساتھ چائے کا ذکر نہ ہو تو بات ادھوری لگتی ہے گرم چائے پکوڑے اور باہر وہ ہوتی ہوئی بارش یہ کام وہ ہر کسی کو پسند ہوتا ہے باہر کے موسم میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہت بڑی خوشی بن جاتی ہے
مجھے لگتا ہے کشمیر کہ لوگ بھی بارش جیسے ہی ہے خاموش گہرے اور سب کچھ سہ لینے والے جیسے بارش زمین پر گر کر بھی شور نہیں مچاتی ویسے ہی یہاں کے لوگ درد کو دل میں رکھ کر مسکراتے ہیں جب بارش ہوتی ہے نا تو کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ سیبو کے باغ میں محنت کرنے والے مزدور سب کے چہروں پر امید ہوتی ہے کیونکہ یہ بارش ان کے لیے رحمت ہوتی ہے
آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ بارش صرف پانی کا گرنا نہیں بلکہ ایک احساس ہے ایک پیغام ہے اور ایک نشانی ہے زندگی کی بارش ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قدرت کے ساتھ ہمارا رشتہ بہت گہرا ہے جب بھی بارش ہو ہو رک کر اسے محسوس کرنا چاہیے کیونکہ شاید اس کی بارث میں زندگی کا کوئی خوبصورت راج چھپا ہو
بالکل چلیے مجھے کام ہے میں آپ سے کل ملاقات کرتی ہوں
اللہ حافظ
چلو اللہ حافظ